ہلو ہلو ہلو میں ہیلو
ہیلو
ہیلو ہاں بھائی جانک کہاں بجیو
کہئی نہیں ادو ار کیا نا اس میں نہیں آتی اپنی آواز بلوٹوٹ لگانے کے بعد
اچھا تب بھی بلوٹوتھ لگانے کے بعد نہیں آتی وہن ایے تو بڑے آدمی یہ ہے
وہی تو یہ بلوٹوتھ بسند کرنا ہی پڑے گا مجھے
ہاں ہاں اس کوول کا کام ب رہی بائی اس میں تو بہت سادانی رکھنی پڑتی ہے
ٹ ٹیک ہے اب اس میں تو کان کے ہی لگا کے رکھنا پڑ گاا
اتنے باات سے کبھی اور ابھی کچھ کر رہے ہو کیا اب جو
کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم توب تو کھانا وانا بنا رہے ہیں روٹی روٹی روٹی بنا رہی م پسا ہاں ہ
ابھی کبھی کبھی اس ٹائ اسٹارنگ صبح کی ٹائم جیسے میں کام ساتھ بات کرنے لگ جاؤں تو گم جس میں کال کٹ ہو جائے اس لیے میں ایک جگہ بیٹھ کے کام چھوڑ کے پہلے کال کرتی تھی اس میں یہ
ہاں ارے بس بس کتنی لمبی پ یار بس جیزر م کلوں ارے تو بہت ف
اتنی کتنی لمبی کر دیتا ہے بھائی جان
کیا ہو گیا
کتنی لمبی بیلتا ہے روٹی کو م نشہ بنایا جا رہا ہے کس مورتی کا کس ملک کا نقسہ بنایا جا رہا ہے
پت ہے کیا وہی تو ملک تو ایک ہی ہے ہمارے
ہ اپنے تو یہ کہ یہ
ہاں، بھائی جان سے بات کرنی ہے نا۔ امان صو بھائی جان کو بڑی اچھی اردو آتی ہے آپ بھی چوک چاک دیکھ بھائی جان آ تھا نا گمت م اور تو بھائی جان، آددھونے جا رہے بھائی جن ہیں؟ ہان
ہاں ہو لین بھائی جان پات ہو لین دو
اور سناؤ اس اس نہیں آتا
ہم تو جلدی پھر ہو جاتے کھانے وانی سے
ہ اپنے فن پہلے تو مر
سکت پھر ملیے امی جان ابو جان کے جلدی رہتی ہے اور چھوٹا بیبی بھی ہماری اس سے جلدی بنا لیتے ہیں سول کو بھی بھوک لگ جی ہے پورے دن کھیلتا رہتا ہے جو
بھائی جان، کیا آپ بج ارے ب ب س
اصل
کی ہو سناؤ کیا ہو رہا ہے
محمد ااسفردین جعفری کیا کر رہے ہیں
جعفریر یہی ہے جعفر سے ج جی بھائی جان
کیا کر رہ ہو بھائی جان
سب خیریت میں ہو جناب
سب خیریت ہے
کنا ونا ہوگ د نابا
ہاں ہو گئے کھانے وانے سے پھر ہوگ بھائی جان
ہمارا تو بن رہا ہے النابھی
آپ بہت لیٹ بناتے ہو
ہاں آپ کیا ہی کرے محنت جا رہی ہے
ہاں صحیح ہو تو ہم تو اللہ کی رہحمت سے جلدی فری ہو جاتے ہیں تگی مدت کرنے جاتی ہاں ہ لگتا ہے جیسے ج بع یہ بات کرنے جاتی ہوں گی آپ اللہ کی یہاں
ہاں ہاں جناب ہاں جناب اور سب کھیرے گھر میں
ہاں گغر میں سب خیرے پک پوکو جنی کیا ہے نا اور فف جان کیی
سب سب بڑھیا
بو جان ففو جان سب اچھے ہے نا
سب اچھا ہے سب
ہاں ب اور آپ کی خالا جان چھوٹی خالا جان
وہ بھی اچھی ہے
ہاں ابھی آئی تھی نا گھومنے چھٹیوں میں
ہاں ہاں
سب ہم کو بلا رہی تھی ہم ہمارے جو چھوٹا بیبی ہے نا سوئل ان سے بول رہی تھی کہ آپ بھی آؤ چھٹیوں میں
اچھا اچھا ہاں ابھی ہم بھی گئے تھے ابھی گھر ہم بھی گئے تھے ا بھیھی کل آیا ہوں
اچھا اب بھی وہیں تھی چھٹیں دو پانچ دن گئے ہوں گے
ہاں ہم نے بھی وہیں تشریف رکھی تھی
بڑے بڑے سب کے ساتھ آپ کی امی جان ابو جان اور آپ کی چھوٹی خالا جان سب ہو سب سب کھیر ب
کلی آئے تھ آپ
جی جناب کلی کلی
جی اچھا کلی تصوف رکھی تھی آپ نے کوٹا کیا بنا
جناب دال روٹی بن رہی ہے جناب
اور کچھ بریانی وریانی ب کیا دال روٹی کھ کے رہتی ہو
یہ بھائی جان کھاتا ہی نہیں اب نے
ہاں اچھا یہ صی کیا ہے ورنہ جیسے مٹن مٹن بریانی
اس اس بھائی جان کو پسند نہیں ہے بریانی
چل وہ صحیح ہے جیسے دو ساتھ میں مل کے بناتے تو پھر دونوں کے حساب سے
ہ آ لیکن اس بھائی جان کو پسند ہی نہیں ہے بریانی اس بھائی جان کو کچھ اور پسند ہے
اچھا اچھا پھر تو صحیح دال روٹی تو سب سے بیسٹ ہے
ہاں
پھر کل تو اپنی عید آ گئی
ہاں ہییک ک
ہاں کل تو بکرے کی قربانی دی جائے گی
ہاں
س س
کل تو سبا جمے گی
ہاں کلتا ساندر سب رہے گی دیکھو ہاں میں فل ج مے صیح بول گ نہیں پھر وہی تو کل کا دن تو ہماراری بھی آج ابھی بھی کھیل رہا ہے سو کیا نام دور کے ساتھ
امی امی جان کا امی جان کا فون آ رہا ہے اس میں
کٹ کر دو آپ کو ان کے امی جان کا فون آ رہا ہوگا ہاں ہاں وہی
کریا م نے
ہاں تو آپ مطلب جسے نا جیسے ایک کوولکھط پوری ہو جائے نا پھر ان کے امل جان سے بات کر لیں گے نا
جی جی ابھی کتنے منٹ ہو گئے
اپنے ساید سات منٹ
ہاں ا تو ساتھ منٹو ہے
ہاں سات ہو گئے پلیس اس کو کٹونے کے بعد جیسے ان کی ا جان پھر اور کچھ کم کام کرنے لگ جائے تو ان سے بات
جی گرمی رمی کیسی پڑ رہی ہے جناب آپ کے یہاں
ارے گرمی گرمی تو بہت خطرناک یہ مان کے چلو کلر پنکھ ہےوا ہی نہیں دیرے
ہاں جناب یہاں بھی بہت خطرناک حالت ہو رہی ہے
گر برفاری یہاںتے وانان کے چلو آپ
ہاں یہاں بھی بہت حالت خراب ہو رہی ہے
اور جیسے آپ کی تو جیسے مطلب پنک کی ہوا تو دیتے ہیں نا کی گرمی اتنی کہ پن کو جو ہوا ہی نہیں لگ رہی نا
ہاں وہئی تو ہمارے اںد پھر بھی کمرہ ٹھنڈا ہے
بڑے جو نی کچ کی روم تو کیا ہے ن زیاد تر ٹنڈی ٹھنڈے رہتے نہیں نہیں بٹ اور مطلب آپ کا بھی
ہاں ایسا ہی ہاں نیچے والا
نہیں آتے ہی تو آپ کو پت ہے جلدی میں آتے کام ہوا روانہ نکل لیتے ب ب تو آئیں گی کسی دن فرصت بھائی جان کی روم پہ
ہاں بالکل بالکل تشریف رکھیے آپ ہمارے یہاں سواگت ہے آپ کا
دونوں بائی جان ایک سنگ رہے لیتے مطلب جیسے ایک ساتھی گم میں ہیل
اچھا ایسا ہے جس سے ہم نے سنا نا تو کہ آپ کی مطلب مطلب روم میں زیادہ دوری بھی نہیں ہے تو میں نے کہا ایک سنگی رہ لیےتےے دونوں بائی
نہیں یہ کیا ہے کبھی ایک اکیلا نہیں رہا دو اس
ن میرلاا گ ن ب تھڑا تور ل تو کوئی آ نہیں مے ایک گن ایکپ جانتی پتا لگ جائے گا اللہ کی رحمت بنی رہی ج اچھی بات ہے اللہ تعاللہ کی برکت سکتے ہی ہو آپ پہ ان پہ دونوں پہ بھائی شروع ہوگ میں چل وہ صی ہے ساتھ میں رہنے کا الگ رہنے کا بھی الگ الگ ایک
جی جی اکیلے اکیلے یا کچھ الگ ہی ہے سپرینس ہے
وہی تو جیسے اب پورا کام جیسے اپن اکیلے رہے تو سب کام اپن کو اکیلے کو
بالکل بالکل اکیلا ہی سب کچھ ڈھونا پڑتا ہے
وہی تو اب جس ساتھ میرے کو جیسے آپ دونوں بھی ساتھ میںتنی سب سبزی پکا لی دوسر نے چپاتی سک لی جس دن دونوں میں لی دے گا
ہاں گرمی بھیکر پٹتی ہے
ہاںگ گرمی کی د پت نہ آتی بس اب یہی ٹائم رہتا ہے دیکھو مئی جون دو مہینے ہی رہتے ہیں گرمی کے دن
کھانا بن گیا ہمارے کھانا کھے آ جاؤ
اچھا بن گیا کھانا بڑے چلو کھاؤ تو کھانا آم تو ہو گئی کھانا وانا کھ کے فری
ا جا ہو گیا پھر
ہاں ہات تو بھائی جان اپنی ہے کوال کمپنی کمپلیٹ ہو گئی پھر پھر آپ ادھر سے جب بھی پھر ہوتا کر لینا ہے نا
اوکے اوکے خدافظ
خود آس آ د ک ل لیکن آ دو کر لینا آپ